تو بھیا
ہیلو
السلام علیکم بھائی جان
وعلیکم السلام
اور آپ کے امی جان ابو جان بھائی جان سب کہہ رہی آپ
ہاں بس ہاں ہاں بھائی جان سب کے ریت میں آپ کے بتاؤ آ سب کہہرییت میں
جی اللہ کے دعا سے سب کہہ رہے آپ اور
ہاں تو کچھ نہیں کر رہے بھائی جان آپ کے یہاں موسم کی سا ہو رہا ہے
موسم تو اب ٹھیک ہی ہے آج تھوڑی بارش ہو رہئی ہے نہیں تو آج سے پہلے تو بہت ہی گرمی تھی موسم میں اتنی گرمی تھی کچھ پوچھے مزدور کی تبیت بہت تیز تھی
ہاں بالکلھائی جان آ صح بول رہے ہو بکل بالکل آپ کے جیسا ہی ہے بہت تیز تو گرمی ہو رہی ہے آج جا کے تھوڑی بہت ٹھنڈے ہے
جی
ہاں بھائی جان بائی جان آپ نے اپنی گریجویشن کہاں سے کی
میں نے گریجویشن کہاں تک کی کہاں سے کی یہ پوچھ رہے
کہاں سے کی ہے بائی جان
میں نے یہی راجستھان سے کی ہے
بھ ہاں بھائی جان رجستھان سے کون سے چھیتر سے کیا آپ نے
یہ دولپور
کون سے دھولپور اچھا بھائی جان گریجویشن میں کیا کر رہے ہو ابھی آپ
گریجویشن میں میں نے ایس ٹی سیک کر رکھا ہے بھائی جان میں تیاری کر
اچھا اچھا ہاں تو بھائی جان آج کا ٹاپک کیا رہے گا پھر
آج ہم بات کرتے ہیں بھ جان کچھ سوشل میڈیا کے بارے
ک کے بارے میں
سوشل میڈیا
ہاں بھجن وہ کیا آپ کے ب تھوڑی دھیرے آ رہی ہے
جی ہم بات کر
ہائی جان
ہیلو
ہاں بولیے نا بھائی جان
جی ہیلو رہ
ہاں بولیے بھائی جان آواز نہیں آ رہی کیا آپ کے پاس
بول
ہاں بولیے بھائی جان ہاں ٹاپک کیا بتایا آپ نے سوشل میڈیا کے بارے میں
سوشل میڈیا کے بارے میں بات کرتے ہیں ب کیا جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا ہمارے جیون میں ایک مہتو پورن بندو بن چکا ہے سوشل میڈیا ہمیں کچھ فائدے بھی ہیں اور کچھ نقصان بھی ہے
اب بالکل بھائی جان آ صحی بات بتا رہے ہیں بالکل
جی آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر ہم سوشل میڈیا کچھ لوگ ایسے ہیں جو سوشل میڈیا کاوگ اس قدر کر رہے ہیں کہ وہ کہ رہا ہوں ممی ماں ہماری بڑی ہے ہاں جناب پرمائیے
ہاں ب جناب بولیے
سوشل میڈیا کا بس دیکھو آپ نے جیسا آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کیا آپ کو اچھے فائدے بھی ہے اور دشپرباؤ بھی ہے جسے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ پہلے ہم آپ آواز آ رہی ہے
جی
آ رہی ہے جیسے آپ کو پتا ہوا سوشل میڈیا کے انیہ دشپربھو ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوا کہ آج کل کی جو نسلیں اپنی سوشل میڈیا کے ذریعے سے خراب ہوتی جا رہی ہیں آج کل کے بچے ہیں جو سو اپنے جیسے ٹیلیفون ہوا ٹی وی ہوئی ان کا غط اپیگ کر رہے ہیں مطلب ان میں غلط غلط چیزیں دیکھ رہ ہیں ٹائم کو ورت کر رہے ہیں جیسے جیسے ہوا انسٹاگرام پہ ریل دیکنے میں اور بھی ان دشپرھو جیسے آپ جانتے ہو میڈیا کے سمان پرکار ہیں جیسے سوشل نیٹ ورک ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے ایسا پلوٹر سوشل سوشل میڈیا ہوتا ہے گ نا کو ایسا پلیٹو ہوتا ہے جو سمبھ بنانے اور دوسروں سے جڑے رہنے کے لیے جانے کے لیے گئے ہیں جیسے آپ جانتے ہو کہ آپ سب ایک دوسے سے سبندھ بنے رہتے آپ یہاں پہ وہ کوئی آپ آپ کا رشتے دار ہے دللی میں تو آپ اس پہ فون کے ریعے اپنا سمبھ بنا بنے رکھتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے آپ کی سمے کی بچت ہوتی ہے
لیکن بھائی جان کچھ کچھ لوگ آج کی دنیا میں سوشل میڈیا کو بہت زیادہ دشپربھا کی طرح سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہر کوئی بندہ اس کا اپیوگ نہیں بلکہ دسپرریوگ کر رہا ہے آپ کو پتا ہوگا بھائی جان آج آج کی دنیا میں بہت زیادہ سائبر کمیشن ہو رہے ہیں جو سوشل میڈیا کے دوارا کیے جاتے بہت زیادہ ہو رہی ہے
جی جی جناب آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہمیں سوشل میڈیا سے یہیز فائدے ہیں کہ ہم سوشل سوشل میڈیا کے مادھیم سے اپنا بزنس بھی چلا سکتے ہیں روزگار بھی چلا سکتے ہیں اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا کے مادھیم سے اگر کچھ کچھ لوگوں کی آرتک استھتی زیادہ خراب ہوتی ہے وہ باہر پڑھنے کے لیے نہیں جا پاتے ہیں تو اپنے گھر کوئی اینڈرائڈ چھوٹا سا فون لے سوشل میڈیا کے مادھیم سے پڑھ بھی سکتے ہیں اور ہم سوچ سوشل میڈیا پر آئے دن جو نیوز آتی رہتی ہے ان کو ترنت سوشل میڈیا پر ہم دھ بھی سکتے ہیں اور سوشل میڈیا پر ہم اپنے لیے سرکاری جاب روزگار کے لیے اپلائی بھی کر سکتے سکتے ہیں اور سوشل میڈیا کے مادھیم سے ہم کسی بھی آپ اپنے کسی بھی دور کے رشتے دار اس سے ویڈیو کال کر کے اسے اپنے پاس محسوس بھی کر سکتے ہیں جناب
بالکل بھائی جان سوشل میڈیا کے مادھیم سے اگر ادر کا ادر ادر کنٹری میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اپن کو گھر بیٹھے بیٹھے پتا چل جاتا ہے سوشل میڈیا کے بہت فائدے بھی اور بہت زیادہ نقصان بھی ہے لیکن زیادہ تر لوگ اس ان کو نقصان کی درشٹی سے کام کرتے ہیں فائدے فائدے تو بہت بہت زیادہ ہے لیکن لوگوں کو اس کے اندر جاگروک کرنا پڑتا ہے اور وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کا دشپرریوگ کر رہے ہیں زیادہ تر لوگ
جی جناب آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر سلاح سجا کرنے اور بزشٹ بحث کرنے کے لیے سمرپت منچ ادارن کے لیے ہے سوشل میڈیا پر ہم جو لوگ ہیں اپنے سماج کے لیے کچھ بھی بول اپنے ہم کچھ بول کے اپنے سماج کو سندیش ساج کے لوگوں کے پس سندش بھی پہنچا سکتے ہیں سوشل میڈیا کے مم سے ہم ایسے آپ نے یہ دیکھا آپ نے یہ دیکھا ہوا آج سے بیس سال پہلے ٹی وی کا استعمال زیادہ کیا جاتا تھا تو ہم لوگ ہمارے گھر والے ہیں ہم ہمارے بزرگ سبھی ایک ساتھ بیٹھ کے ٹی وی دیکھا کرتے تھے لائٹ چلی جاتی تھی تو پھر گپے سپ پے بھی لڑایا کرتے تھے جب سے یہ سوشل میڈیا اور فون آئے ہیں تب سے ہم لوگوں کے اندر رشتے بھی کم ہوتے چلے جا رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب لوگ کہیں جاتے ہیں تو دو چار منٹ ہی بات کرتے ہیں پھر اپنے اپنے فونوں میں انسٹا فیس بک آدی میں لگ جاتے ہیں کچھ لوگ تو ایسے ہیں سوشل میڈیا پہ اس قدر کیڑے ہو گئے ہیں کہ کچھ چئی نہت وہ چوس آت سوشل میڈیا پر ہی ایکٹیو رہتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ سوشل میڈیا کو اپنے کام کے لیے یوز کر رہے ہیں پیسے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو سوشل میڈیا کے مادھیم سے کچھ ارننگ بھی کر لیتے ہیں اپنا خرچہ بھی چلا لیتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ سوشل میڈیا پر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر آئے دن کچھ لوگ ایسے ہیں گندی پوسٹ ویڈیو ریلس آدی ڈالتے ہیں انفیکٹ اور آئے دن آپ نے یہ بھی دیکھا ہو سوشل میڈیا میڈیا پر بچے بھی بہت ہیں انفیکٹ بچے اس چیز کو دیکھتے ہیں تو ان پہ بھی پراب پڑتا ہے میرا ماننا تو یہ ہے کہ ہمیں سوشل میڈیا پہ کوئی غلط چیز غلط ویڈیو نہیں ڈالنی چ چاہے جس سے جو آنے جو بچے لوگ ہیں ان پہ کوئی دشپربھؤ پڑے جی کچھ فرمائیے
بالکل بھائی جان آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے کے بزرگ لوگ ہوتے تھے وہ پنچایت میں بیٹھ کے پانچ بڑے بزرگ بیٹھے تھے وہ ان کہانی بتایا کرتے تھے پہلے اب وہ ایسا بالکل بھی نہیں رہا اب سوشل میڈیا ایک کیسی چیز بنتی چکا ہے جو اپنے گھر بیٹھے ٹائم پاس کر سکتا ہے لیکن پہلے کے لوگ کیا کرتے تھے ایک جگہ اکٹھا ہو کر کے باتیں کرتے تھے بہت آنند آتا تھا اس سمے لیکن سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے جس نے ہر کسی کے گ گلے پر پسی کا پھندا لٹکا دیا ایسا مان لو آپ
جی جناب جی جناب آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر سوشل میڈیا پر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ آج کے سم اگر پہلے آپ نے یہ دیکھا ہوا کہ آج دس بیس سال پہلے اخبار ایسے کوئی نیوز آج کوئی کاانڈ ہو گیا تو تو وہ کل اخبار میں یا ٹی وی میں آیا آتا تھا آج کے جب سوشل میڈیا ہے تو آج کے س میں ببو کچھ لوگ ایسے ہیں ویڈیو بنا کے ترنت ہی اپلوڈ کر دیتے ہیں جس سے ہم کسی بھی پرکار کی نیوز اور دوسرے کنٹرولوں کی نیوز سوشل میڈیا کے مادھیم سے دیکھ سکتے اور ہم سوشل میڈیا سے یہ بھی پراپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آج بارش ہوگی یا ٹیمپریچر کتنا ہے اور سو سوشل میڈیا کے ماددھیم سے پڑھ بھی سکتے ہیں اور میرا ماننا تو یہ ہے کہ ہمیں سوشل میڈیا سے بچوں کو دور ہی رکھنا چاہیے ہمیں کو فون ہی نہیں دین چاہیے جس سے بچے انفیکٹ سوشل میڈیا پر کچھ بچے سوشل میڈیا کے اتنے آدی ہو گئے ہیں پتا نہیں وہ کیا دیتے ہیں آج دن سوشل میڈیا پہ کچھ ویڈیوز خراب بھی آتے ہیں تو کچھ بچوں کو ان میں انٹرسٹ ہو جاتا ہے تو نہ تو پڑھنے جا پاتے ہیں نہ وہ کھانا کاتے ہیں وہ اونلی سوشل میڈیا پہ ہی لگے رہتے ہیں تو میرا ماننا تو یہ ہے انفیکٹ اپنے بچوں کو سمجایا جائے گی اس فون نہ چلائیں اور بچوں کو نہ فون دے
بھائی جان یا آپ آپ نے یہ بات کی ہے نا کہ بچوں کو موبائل سے دور رکھنا چاہیے تو بھائی جان آپ کو میں ایک بات بتا دوں اگر بچوں کو آپ کتنے بھی موبائل سے دور رکھ لو اگر بچے کے ساتھ دوسرا بچے کی اگر سنگت خراب ہے نا تو بالکل بھی موبائل سے کتا بھی دور رکھا اپنے بچوں کو خود گھر بیٹھ کے
ج ج نا
ماں باپ پیار سے سمجھائیں گے نا تب جا کے اگر بچے میں سمجھ ہوگی تو صحیح راہ پہ چلے گا اگر بچے کے اندر ہی کوئی ایسا ہی کیڑا ہوگا بالکل تو وہ کت کتنا بھی سمجھا لو آپ بھی کتنا بھی سمجھا لو آپ کتنا بھی کچھ کچھ نہیں ہو سکتا
جی جناب آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر آئے دن کچھ ویڈیو کالس آڈیو کالس آتی رہتی ہیں کچھ ویڈیو کالس آتے ہیں لوگ وہگ ان کو اٹھا لیتے ہیں تو وہ ویڈیو ریکارڈر سے ویڈیو بنا لیتے ہیں پھر ہمیں بلیک میل کرنے کی دھمکی دیتے ہیں اور ہم سے پیسہ مانگتے ہیں اور کچھ لوگ اور وہ کچھ لوگ تو سوشل میڈیا کے مادھیم سے سائبر کرائم کے آدی بھی ہو گئے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا ہوگ جیسے اسٹاف یہ آتا ہے کہ میں آپ کو ایک دن میں اتنے پیسے کما دوںا پھر وہ اپنی ہم سے بینک ڈیٹیلس مانگ لیتے ہیں اور ہمیں سائبر کرائم میں پنسا دیتے ہیں اور ہماری اکاؤنٹ سے کیسے پ ہڑپ جاتے ہیں اور میرا ماننا تو یہ ہے کہ ہمیں سوشل میڈیا کے سوشل میڈیا پر کسی کو بھی اپنے اکاؤنٹ پرسنل انفارمیشن کسی کو ساھا نہیں کرنی چاہیے نہ او ٹی پی وغیرہ دینا چاہیے میرے ساتھ کیسا ہو گیا جناب ایک میرے پہ ایک کال آیا میرے سے بولا آپ کے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے ڈل رہے ہیں ایک او ٹی پی آئے گا تو آپ بتا دینا میرے کم سے بیس ہزار چار سو چوبس روپئے ترنت ہی کاٹ لیے جنا آپ اکاؤنٹ خالی ہی کر دیا مگر کچھ لوگ ہیں اور کچھ
ان
جی جی جناب بولیے
ہیلو
آواز نہیںیاری آوازیاری بول
آج کل یہ ای ایشس کے بہت جلد ہے لوگ اپنی محنت سے نہیں بلکہ فریقہ کھانا چاہتے ہیں
جی کچھ لوگ ہیں جو مانتے نہیں ہیں ان کی یہی ہے کہ کسی کے اکاؤنٹ سے کوئی چڑپ لینا کسی کے ساتھ بل کسی کو بلیک میل کرنا کسی کو کسی کو کسی کرائم میں پنسا دینا سوشل میڈیا کے مادھیم سے آئے دنے ایسی گٹنائیں آتی رہتی ہیں میں تو خود ہی سوشل میڈیا پر اتنا ایکٹو رہتا ہی نہیں میں تو خود چلات نہیں ہوں سوشل می میں تو اپنے استعمال کے لیے یوز کرتا ہوں جو کلاسغیر کلاس لیتا ہوں تو ہی فون چلاتا ہوں پنام میں
بالکل بھائی جان سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے اگر کوئی غریب بچہ ہوگا اس میں اگر اس کو ٹیوشن کی فیس کے پیشے نہیں ہوگی نا تو سوشل میڈیا کے مادھیم جس مادھیم سے وہ گھر بیٹھے فری میں اپنا ٹوشن پڑھ سکتا ہے لیکن لوگ اس کا کچھ لط ہی استعمال کر رہے ہیں
مگر کچھ لوگ ہیں جو کچھ لوگ ادرن کے طور پہ ہیں وہ گندگی پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں اس سے انفیکٹ فرق پڑ رہا ہے بچوں پہ بھی بزرگوں پہ بھی آئے جن آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا کے مادھیم سے کچھ لڑکیاں کسی سے بات چیت کرتے ہیں آجن گھر سے ہی فرار ہو جاتے ہیں ایسے بھی کہئی نیوز آتی رہتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے یہ بھی سوشل میڈیا پہ کافی طرح کا سسٹم چل رہا ہے جناب جناب آپ سے بات کرتے مجھے بہت اچھا اچھا لگا اگر اللہ نے چاہ تو آگے بھی بات ہوتی رہیں گی خدافظ بھائی جان
خد حافظ بائیان آ سے بات کر کے اچھا لگا میں نے کچ آپ کو انفارمیشن دیا آپ نے کچھ کچھ انفارمیشن ہم کو بھی
جی جناب خداپس